ہیلو
اللام علیکم
ہیلو
ہاں ہاں السلام علیکم
اور بتائیے وعلیکم السلام اور بتائیے کیا رہا
کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ بتائیے کیا ہو
تو
کچھ نہیں ہےلے روڈ پر
کیا
کچھ نہیں گھوم رہے ہیں روڈ پہ تم بتاؤ تمارہ کیا رہ
میں بھی بیٹھی ہوں گا
اچھا اور بتائیے کھانا کھا لیا
پیڑ پودے کاٹنے چاہیے یا رکھانے چاہیے یہ بتائیے آپ
امییں پیڑ پودے بچانے چاہیے
کیا کیا ہوولتا
پیڑ پودے ہمیں پیڑ پودے ہمیں بچانے چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گرمی پیڑ پودوں کے کارن زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے اگر آج کے سمے میں پیڑ پودے زیادہ ہوتے تو گرمی بھی کم ہوتی ہے کیونکہ پیڑ پودے زیادہ ہوئے تو مانسون میں بھی بدلاو آئے گا اور مانسون میں بدلاؤ آئے گا تو بارش بھی زیادہ ہوگی بارش زیادہ ہوگی تو موسم تو ٹھنڈا ہونا ہی ہے
ہوں صحیح بول رہے ہو
کچھ لوگ باگ ہے جو چند پیسوں کے لیے پیڑ پودوں کو کاٹتے ہیں ہمیں ایسے لوگوں کو
ہمیں تو لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ پیڑ پودے نہ کھاتے ہیں اگر ایسے ہی پیڑ پودے کاٹتے رہی تو جو آج والی جنریشن ہے وہ تو خطرے میں چلی جائے گی
وہ تو ویسے ہی بھی ابھی بھی خطرے میں ہی ہے
ابھی تو نہیں ہے اگر یہاں سے آگے تھوڑا ایسا چلتا رہتا ہو تو کترے میں چلی جائے
سنو مجھے تو آپ خطرے میں دکھ رہے ہو
انشاء اللہ میں تو ابھی خطرے سے باہر ہوں
ا چ وارن
کیوںکہ میں چاروں طرف سے پیڑ پودے لگا رکھے میں تو بغیچے میں ہی رہتا ہوں
اچھا گھر کا ہوا نا آپ کا بگیچہ
ہاں کو تو گھر کا ہی ببی چ ہے م
سجج کیلا آم کرربوجہ پپیتا
اچھا یہ پھلوں کی لگائے ہیں جیسے کوئی اور نہیں لگایا جو نہیں ہے کنچا پیپر
انشاء اللہ یہ اس لیے لگائے ہیں کہ ان سے جو پھل پراپت ہوتے ہیں ان کا سیون کرتے ہیں تو وہ اچھا رہتا ہے شریر کے لیے اور بازاروں سے پھل خریدتے ہیں تو ان میں کچھ ملاوٹ آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب
بازاروں میں جو پھل آتے ہیں وہ بھی پیڑوں سے ہی آتے ہیں
فرینڈز ان کچھ لوگ آگے چند پیسوں کے لیے انجیکشن میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں ان کو پکانے کے لیے اور ان کو بڑھانے کے لیے اور ہم خود کے باغیچے سے وہ پھل لیں گے تو وہ اچھا رہے گا نا خود کے بگیچے خود کا خود کا بگیچہ ہے من کرو جبھی پیڑ توڑ لو وہ پھل توڑ لو کھا لو نہ پیسے دینے نہ کسی پیسے کی بھی بچت ہو رہی ہے
تو ہمیں پیڑوں کو بچوں کی طرح سینچھنا پڑتا ہے تب وہ بڑے ہوتے ہو کے پھل دیتے ہیں ویسے نہیں دیتے
بالکل صحیح فرما رہے ہو مگر میں بتاؤں یہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہم کوئی پیڈ لگاتے ہیں تو وہ کم سے کم پانچ پانچ چھ سال میں بڑا ہوتا ہے تو ایسے نہیں ہے کہ پیڑ کو ہم نے لگا کے چھوڑ دی ہے ہمیں
اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے بہت زیاد
جیسے ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں نا ایسے ہی پیڑ کا بھی پالن پوشن کرنا پڑتا ہے وہ جیسے ان شاء اللہ ہمارے پاس بچے ہیں نہیں پر میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے بچوں کو پالتے ہیں تو ویسے پیڑ پودے بھی پالنے پڑتے ہیں
تو کیسے پالتے ہیں بچوں کو
بچوں کو جیسے آپ نے دیکھا اور بچہ رویا ممی چاکلیٹ تو اس کے لیے چاکلیٹ لانی بھی پڑتی ہے اگر نہیں لائیں گے تو بچہ رونے لگ جاتا ہے
ہوں
انشاء اللہ ویسے آپ کے بچے ہیں آپ کے گھر پہ بچے ہوں گے
نہ میرے گھر پہ بچے ہیں نا میرے بچے
انشاءاللہ اچھا جی چلو میرے گھر پہ تو بچے ہے میرے بھائی کے میں ان کا پالن پوشن کرنا پڑتا ہے تو میں دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ میرا بھائی گھر سے باہر رہتا ہے نا وہ بھی پڑھ رہے ہیں اس لیے گھر سے باہر تو بچوں کے لیے کچھ لانا کھانا کے لیے پڑتا ہے پر کچھ بچوں کو ہمیں یہ باہر کا کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے یہ غلط ہے
سب سے زیادہ جنک فوڈ ہی زیادہ کھلا رہے ہیں اور کھا رہے ہیں اس سے زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے
اس لیے ہی تو میں نے یہ بغیچہ لگایا ہے بچوں کو سمے سے توڑ کے پھل دے دیتا ہوں کہ کھاؤ موج کرو
پھر تو آپ مارکیٹ میں بھی بیچتے ہو گے
سوچ رہا ہوں ویسے میں کوئی اتنا اتنا وہ نہیں ہوں کہ مارکیٹ میں ٹیلا لگا کے بیچو اتنا ٹائم ہی نہیں میرے پاس
کیوں جب اتنا بڑا بغیچہ ہے تو ان پھلوں کا کیا کرتے ہوں گے پورا
گھر میں ایسا ہے کہ اٹھارہ بچے بھائی کے ہیں اٹھارہ بچے بھائی کے ہیں اور اگر میری شادی ہوتی ہے تو پچیس میرے ہوں گے انشاء اللہ کیونکہ بچے ہی بچے پیدا کرنے اور کچھ نہیں کرنا ہے جیون میں جس سے جو آنی آنے
اب آپ کے گھر پہ ایک ٹرک ہوگا ہے نا
ٹرک ہمارے ہے دو چل رہے ہیں روڈ پہ جو انشاء اللہ ادھر سے ادھر مال سپلائی کرتے رہتے مگر ہمارے گھر کے بھی
آپ کے بھیا کو ملے ہوں گے جو بچے کیے ہیں نا اٹھارہ ان کے بارہ پہ مل جائے مل جاتے مل جاتا ہے
بھائی کو ٹرک تو نہیں گاڑی ملی تھی وہ چلا چلا کے وہ چلا چلا کے پرانی ہوگی اور من نہیں کرتا اسے چلانے کا اب جو اپنی شادی ہوگی گاڑی ملے گی تو دیکھتے ہیں اگر کوئی
سرکار کے طرف سے سرکار کی طرف سے تو ٹریکٹر ملا ہوگا ارے تو اٹھارہ بچے ہیں تو کچھ ملا نہیں ہوگا کیونکہ
اب یہ اب یہ بتاؤ یہ پیڑ پودوں کا ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں پیڑ پودے بچانی چاہیے یا لگانی چاہیے
ہمیں ادھکتر جتنے مطلب کہ پیڑ ہم کاٹتے ہیں ان سے زیادہ کئی گنا ہمیں پیڑ لگانے چاہیے کیونکہ پیڑوں سے ہمارا جیون ہے ہمیں سوچھ آکسیجن ملتی ہے پیڑ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں پھل دیتے ہیں فروٹ دیتے ہیں
انشاءاللہ اپ نے
انشاء اللہ آپ نے صحیح فرمایا پیڑ ہمیں آکسیجن دیتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ گرہنڈ کر کے یہ نہیں ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ دے دیں
میں نے یہی بولا ہے کہ آکسیجن دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں پہلے سن لو پہلے پوری بات
مگر کچھ لوگ ہمارے گاؤں میں بھی ایسے ہیں جو پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں
کاٹ کے بیچ دیتے ہیں پر انہیں کاٹتے ہیں اور بیچتے ہیں تو پھر انہیں لگانے بھی چاہیے نا
میرا ماننا تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو پکڑا جائے ان کو ہی کاٹا جائے جسے وہ پیڑ پودے نہ کاٹے اور
تو بہت بڑی ہے اپنے پاس ہی رکھو مجھے بس بتاؤ میں
انشاء اللہ کیا کر رہے ہیں کوئی مانتا ہی نہیں ہے لوگوں
نہیں سب پڑھے لکھے ہیں سب پڑھے لکھے ہیں تھوڑا سا سمجھاتے ہیں نا تو سب سمجھ جاتے
میں میں تو پیڑ پودوں میں تو پیڑ پودوں کی اتنی کیئر کرتا ہوں میں اپنے بیوی کی نہیں کیئر کر پاتا اتنی تو میں پیڑ پودوں کی کرتا ہوں اس ٹائم
ابھی بول رہے تھے شادی نہیں ہوئی اب بول رہے ہو بیوی کی کیئر کر رہے ہو
نہیں میں یہ بول رہا ہوں کہ کر نہیں پاؤں گا آ جائے گی تو
اچھا بیوی کی بڑی ٹینشن ہے آپ کو
کو اپنا گھر بتانا چاہیے یہ تو سب کے ساتھ ہی ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ آج کے سمے میں جس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا کوئی وجوود ہی نہیں ہے دھرتی پہ آپ نے دیکھا ہو
کیوں وجود کیوں نہیں ہے سب اپنے وجود سے آتے ہیں
خود کے بچے ہوں گے تو وہ بڑھاپے کی لاٹھی بن کے تیار رہیں گ آج کے سمے میں کوئی کسی کو کچھ نہیں پوچھتا ہے اور نہ کوئی کسی کو بڑھاپے میں کوئی دوائی دینے کے لیے بھی نہیں آتا ہے
یہ تو بول یہ تو بولنے کی بات ہوتی ہے اگر لڑکا بڑاپے کا سارا بنے گا سب کچھ نہیں ہے لڑکوں سے اچھی تو لڑکیا ہوتی ہیں
انشاء اللہ ہم کیا کرے ہیں ہمارے گھر میں کوئی لڑکی بھی نہیں ہے ہمیں لڑکیوں کے بارے میں تھوڑا
وں سے بولنے کی تمیز ہی نہیں ہے
انشاء اللہ میں نے بیس ان شاء اللہ میں نے ویسے آپ سے کچھ غلط بولا نہیں ہے اور
آپ نمس سے تو تو کیا ہے تو
ہاں جی دو بات ڈائریکٹ کال کر بتا دین سنو ب میرا ماننا یہ ہے کہ ہمیں پیڑ پودے زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے کیونکہ ہم پیڑ پودے لگائیں گے تو بارش بھی ہوگی آج نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج دس سال پہلے پانی بیس فٹ پ تھا آج دو سو بیس فٹ میں پہنچ گیا ہے
ہاں وہ تو ہے ہی میری نانی کے ناتتے تو مطلب کہ تھوڑا سا ہی تھوڑا سا کھدوانے پر پانی آ جاتا ہے کھینچو مطلب کہ ایک ہاتھ سے چل جاتا ہے اور سمر بھی نہیں ہے اس کا ہ
بارش زیادہ ہوگی تو اچھا رہے گا نہیں تو آپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ لوگ آ گئے ہیں اور ہمیں پیڑ کادنا چاہیے یہ دیک کے جو سوکھا پیڑ ہے تو اسے ہم کاٹ ل تو اچھا رہے گا جی فرمائیے
پیڑ تو لگانے چاہیے کیونک پیڑ سے جیون ہے آکسیجن نہیں ملے گی تو ہمارا تو من
اور صحی فرمارے اور ہمیں پیڑوں سے ہمیں پھل بھی پراپت ہوتے ہیں ان کا ہم سےون کرتے ہیں
پل پول جڑی بوٹیا دوائی بھی پراپت تو ہوتی ہے نا پیڑوں سے بہت
ہاں پ پڑوں سے ہمیں کافی طرح کی ادیا بھی پراپت ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا
دیکھا نہیں ہے اور کھایا بھی ہے میں نے تو
دیکھو کھایا تو نہیں انساء اللہ ہو ن میں کانا چاہتا ہوں میں دوائیوں بھی تھوڑا دور ہی رہتا ہوں
دور تو میں بھی رہتی ہوں مجھے پسند نہیں ہے دوائیاں پ مطلب کہ مجھے نا ابھی تھوڑے ٹائم کہہ رہے پی لیا ہو گیا تھا تو وہ دوائی آئی تھی جڑی بوٹی والی
ہاں ہوتا ہے ہوتا ہے میرا ماننا تو یہ کہ ہمیں پیڑ پودے زیادہ سے زیادہ لگانے چاہیے جس سے پیڑ پودوں کی کمی نہ ہے جو آگے آنے وال
اچ فھل فروٹ کھانی چاہیے جس سے نہ صحت خراب ہو نہ کچھ ہو نہ ہی جگ ف بھی اور کیا کیا پیتا
جے کو آ دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کے یوا لوگ لوگ زیادہ نشا کر رہے ہیں کوئی سگریٹ
یوا لوگ نہ کر رہے یوا لوگ نہ کر رہے بارہ تیرہ سال کے موڑی موڑا زیادہ کر رہے ہیں
ہاں وہی کر رہے ہیں ایسے لوگوں ایسے بچوں کو ہمیں سمجھنا ایسے بچوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ دھومر پان کرنا خراب رہتا ہے اور نہیں بچوں چلو انشاء اللہ آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا